ٹ
جی کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں جی کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے
ہیلو میری آواز آ رہی
کیا میری آواز آپ کو آ رہی ہے
آواز آ رہ ہے کیا
جی جی کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے کیا
چل کیا میری آواز آ رہی ہے
جی آپ کی آواز آ رہی ہے جلیاز رہی ہے لگتا نیٹورک پرابلم ہو رہا ہے جی کیا آپ کو اب میری آواز آ رہی ہے
جی آ رہی ہے آ رہی ہے
شاید نیٹ ورک پرابلم تھا آپ کا آواز تو آ رہا تھا مجھے
جی جی السلام علیکم ہیلو
جی
اں السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی دیکھیے تو ا آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آپ کو کال کیا ہے اس کا عموان ہے امید انسانی زندگی کا نام ہے امید اور مایوسی جی دیکھیے میرے نزدیک امید ان خالی زندگی کی وہ روشنی ہے جو تاریخ تارین لمحوں میں بھی انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے زندگی میں مشکلات نقابیاں اورز آزمائیش سے ہر شخص کے حصے میں آتی ہے لیکن جو اف افراد امید کا دامن مضبوطی سے تھامے رہتا ہے آخر کار کامیابی کی منزل تک ضرور پہنچتا ہے اس لیے امید کو زندگی کی بنیادی قوت قرار دیا جاتا ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے
میں آپ کی اس رائے سے مکمل اتفاق کرتی ہوں درحقیقت امید وہ قوت ہے جو انسان کو ہر شکست کے بعد دوبارہ اٹھ کر محنت کرنے پر امادہ کرتی ہے اگر انسان مایوسی کا کا شکار ہو جائے تو اس کے کی صلاحیتیں ہونے کا باوجود وہ ترقی کی راہ پر قدم نہیں رکھ پاتا اسی لیے کامیابی صرف صلاحیت کا کام نہیں بلکہ مسلسل امید اور استقامت کا بھی نتیجہ ہوتی ہے
جی آپ نے بالکل درست کہا اور دیکھیے میرے خیال میں مایوسی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ فورا نتیجے حاصل کرنا چاہتے ہیں جب ان کی محنت کا فل چند دنوں یا چند مہینوں میں نظر نہیں آتا تو وہ قیمت قیمت ہار تو وہ ہمت ہار دیتے ہیں حالانکہ قدرت کا اصول یہ ہے کہ ہر بڑی کامیابی کے لیے وقت صبر اور مسلسل محنت درکار ہوتی ہے جو شخص اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ مایوسی کا شکار کم ہوتا ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے
آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے
جی یہ بات یقینا قابل غور ہے تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے بہت سے عظیم افراد نے کامیابی حاصل کرنے سے پہلے متعدد ناکامیوں کا سامنا کیا مگر انہوں نے مایوسی کو اپنی تقدیر نہیں بنایا بلکہ ہر ناکامی کو ایک نیا سبق سمجھ کر دوبارہ کوشش کی اسی عزم و ہمت کی بدولت وہ تاریخ میں اپ اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوئے جی کیا آپ کو میری آواز آئی
ربی مجھے آپ کے آواز آئی اور دیکھیے آ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ والد استذہ اور دوست بھی کسی شخص کی امید کو زندہ رکھ میں اہم کردار اہم کردار ادا کرتا ہے اگر مشکل وقت میں کسی کو حوصلہ افزائی اور اور مثبت مشورہ مل جائے تو مایوسی کے اندھیروں سے نکل کر دوبارہ اپنی منزل کی طرف سفر شروع کر سکتا ہے اس لیے مثبت الفاظ کبھی کبھی بہت بڑی تبدیلی کا سبب بن جاتے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
بالکل اسی طرح انسان کو بھی اپنی سوچ کو مثبات رکھنا چاہیے ہر مشکل کو صرف مسئلہ سمجھنے کے بجائے اس میں سیکھنے کا موقع تلاش کرنا چاہیے جو افراد ہر صورت حال میں کوئی نہ کوئی امید کی کرن ڈھونڈ لیتے ہیں وہ ذہنی طور پر زیادہ مجبور رہتے ہیں اور زندگی کی آزمائشوں کا مقابلہ بہتر پطر انداز میں کرتے ہیں
ہیلو
جی
جی آپ نے بالکل درست اور دیکھیے ایک اور پہلو جس پر مجھے غور کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ امید صرف ذاتی کامیابی تک محدود نہیں ہوتی جب کسی معاشرے کے افراد مستقین کے بارے میں پر امید ہوتے ہیں تو وہ تعلیم تحقیق اور ترقی کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں اسی لیے امید صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ترقی کا بنیادی محارک بھی ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے
میں آپ کی تمام گفتگو سے مکمل اتفاق کرتی ہوں میرے نزدیک امید اور محنت ایک دوسرے کے لئے لازمی معلزوم ہیں صرف امید بغیر امال کے کے بےمانی ہے اور صرف محنت بھی بغیر امید کے بہت مشکل سفر بن جاتی ہے جب انسان ان دونوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو مشکل سے مشکل منزل بھی آسان محسوس ہونے لگتے ہیں
جی آپ نے بالکل درست کہا ایک اور پہلو جس پر مجھے غور کرنا نہایت ضروری معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ امید انسان کی ذہنی اور جذباتی صحت پر بہت مثبات اثر مرتب کرتی ہے جو افراد مستقبل کے بارے میں میں پر امید رہتے ہیں وہ مشکل حالات میں بھی اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہیں اور ہر نئے دن کو ایک نئے موقعے کے طور پر رکھتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے برعکس مایوسی انسان کی سوچ کو محدود کر دیتی ہے اور صلاحیتوں کا جوال کی طرح د دیکھا دیتی ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے
بالکل بالکل میرے نزدیک مایوسی کا صاحب سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ انسان کا اعتماد ایک نفس متزلزل کر دیتی ہے جب کوئی شکص بار بار اپنی ناکامیوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو وہ اپنی کوتوں کو پھول جاتا ہے حالانکہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور موجود ہوتی ہے ضت صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر یقین رکھنے اور مسلسل محنت کرتے رہے
نے بالکل درست کہا اور دیکھیے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بہت س عظیم قومیں اور افراد نہایت سخت حالات سے گزرنے کے باوجود مایوسی کا شکار نہیں ہوئے انہوں نے مشکلات کو اپنی کمزوری بنانے کے کے بجائے انہیں اپنی ترقی کا ذریعہ بنایا اس اسی عزب و استقامت کے بدولت انہیں انہوں نے نہ صرف اپنی زندگی تبدیل کی بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی کی مثال قائم کی
جی جی میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں میرے نزدیک ناکامی کو زندگی کی اختیاط جی مجھے معاف کریے گا میں ن میرے نزدیک ناکامی کو زندگی کا اختتام سمجھنا انتہائی کا غلط سوچ ہے ناکامی دراصل انسان کو اس کی کمیوں سے آگ کرتی ہے اور اسے اپ اپنی حکمت امالی کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کر ہے اگر ہر ناک کاام سے ایک نیا سبق حاصل کیا جائے تو وہ ناکامی آنے والی کامیابی کی بنیاد بن سکتی ہے
جی آپ نے بالکل درست کہا مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کے معاشرے کا ماحول بھی افراد کی امید کو متاثر کرتا ہے اگر گھر اسکول اور دفتر کا ماحول حوصلہ افزا اور مثبت ہو تو افراد اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استعمال کرتے ہیں لیکن اگر ہر وقت تنقید مایوسی اور نا امیدی کا ماحول ہو تو لوگ دھیرے دھیرے اپنی ہمت کھونے شروع کر دیتے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے
بالکل اسی لیے ہمیں اپنی گفتگو اور روائے میں بھی مثبات پہلو کو فروغ دینا چاہیے کبھی کبھی کسی مایوس شخص کے لیے چاند حوصلہ افجا الفاظ اس کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں مذکراہٹ ہمت افسائی اور خلوص سے کی گئی بات دوسروں کے دل میں امید کی شمع روشن کر سکتی ہے
جی آپ نے بالکل درست کہا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ امید کا مطلب کبھی کبھی خیالی دنیا میں جینا نہیں ہوتا اصل امید وہ ہے جو محنت منصوبہ بندی اور استحقامات کے ساتھ جڑی ہو جو شخص صرف امیدیں لگائے رکھے لیکن عمل نہ کرے وہ اپنے مقصد حاصل نہیں کر سکتا امید اس وقت تک اس وقت تک نتیجہ نتیجہ ک ثابت نہیں ہوگی جب جب تک اس کے ساتھ لگن اور مسلسل کوشش بھی شامل نہ ہو ہو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے
میں آپ کی اس رائے سے پوری طرح متفق ہوں دنیا میں کوئی بھی کامیابی بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی امید انسان کو سفر شروع کرنے کا حوصلہ دیتی ہے جبکہ محنت اس سفر کو منزل تک پہنچاتی ہے اسی لیے ان دونوں کو ایک دوسرے سے جڑا نہیں کیا جا سکتا یہ دونوں مل کر انسان کی ترقی کا راستہ ہموار کرتے ہیں
تمہاران نیتاس ہے تمہارا فون ملا تھا میرے کو
جی